ہیلو
آئ کیسو
میں اچھی ہوں کیسے
میں بھی ٹھیک ہوں آج بہت دنوں باد تمہارا میسج دیکھ کر اچھا لگا
سچ مجھے لگا تم بھیل گیا ہوے
کچھ لوگ بھولنے کے لیے نہیں ہوتے
آج تو بڑی جاے من
شاید کیونکہ تم سے بات ہو رہی ہے نا اسی لیے اچھا موڈ ہے میرا
اچھا یہ بتاؤ آج کی دی کیا کیا
آفس کا کام پھر تھوڑا آرام تم نے کیا کیا
میں نے بھی میری بھی کلاس تھی پھر گھر کا تھوڑا کام کیا فری
اچھا ہے ویسے تمہیں خالی سمے میں کیا کرنا پسند ہے خال وقت میں
مجھے گانے سنا کتابیں پڑھنا اور کبھی کبھی لمبی ڈرائیو پر جانا پسند ہے
مجھے بھی میوزک بہت پسند ہے تمہارا فیوریٹ سنگر کون ہے
میرا کوئی فیورٹ کے حساب سے بدل جاتے ہیں ہمارے
میں بھی الگ الگ گانے سنتا ہوں پرانے گانے بھی پسند ہے اور نئے بھی پسند ہے
اچھا اگر موقع ملے تو کہاں گھومنا چاہو گے
پہاڑوں میں وہاں کی شانتی مجھے بہت پسند ہے میرے دل کو باقی ہے
مجھے بھی بارش پہاٹ اور گرم چائے سب وہی کافی ہے
لگتا ہے ہماری پسند کافی ملتی جلتی ہے ہے نا
شاید ہاں لیکن ابھی تو ایک دوسرے کو جگنا باقی ہو
بالکل دوستی کی شروعات بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے
صحیح کہا ویسے تمہاری سب سے اچھی عادت کیا ہے
میں اپنے کرو قریبیوں کی بہت پرواہ کرتا ہوں اور تمہاری
میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کر لوکنگ مناا پسند کرتے
یہ تو بہت اچھی بات ہے
شکریہک یو کیسے تمہیں غصہ جلدی آتا ہے
پہلے آ جاتا تھا اب کوشش کرتا ہوں کہ میں کااموش ہوں
اچھی بات ہے ہر بات تو غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا
بالکل اور ہاں تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ کا شکر ہے کہ میری آپ سے بات ہوئی
بھی کافی سمے بعد اتنی اچھی بات چیت تھی
پھر وعدہ رہا ایسے ہی باتیں کرتے رہیں گے ہم لوگ
ضرور ضرور دوستی ہمیشہ بنی رہی گ ا وہ الگ
پکا کا اپنا دھیان رکھنا دوسری کولو
جی کیا ہوا شب کیسے ہو گئے آپ
کچھ نہیں بس پڑھائی کے بارے میں تھوڑا سوچ رہی ہوں ابھی آدھی ہوئی ہے کیمسٹری کا چیپٹر پڑھا ہے
میں نے آج ن مری کل سالو کیے تھے تم تی ریوائز کر رہی ہو کیا
ہاں لیکن رشن یاد کر کر کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے
میں ری ایکشن کو شارٹ نوٹس میں لکھ لیتا ہوں پھر جلدی یاد ہو جاتی ہیں ریئشن
اچھا آئیڈیا ہے تم کتنے گھنٹے پڑھتے ہو روز
نارملی چار سے پانچ گھنٹے پڑھ ہی لیتا ہوں
اتنی فوکس کیسے کیسے رہتا ہے
میں پچاس ایک کام کرتا ہوں میں پچاس منٹ پڑ کر دس منٹ کا ہ مطلب ڈریس کے لے لیتا ہوں میں
مجھے بھی یہ روٹین ٹرائی کرنا چاہیے
انگلش کی پریپریشن کیسی ہے آپ کی انگلش کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے
کیسے اور گرامر ریوائز کر کرنی ہے
اچھی بات ہے کل ہمارے ٹیچر انین پیس بھی دے دے سکتے ہیں
پھر مجھے وہ بھی دیکھنا پڑے گا
دیکھو تم ٹائم ٹیبل اپنا بناؤ اس کو ٹائم ٹیبل کو اپنا حساب سے مینیج کرو حساب سے فالو کرتی رہو
کبھی کبھی اکثر سبجیکٹ مکس ہو جاتے ہیں
اگر ٹائم ٹیبل بنا لو تو ریویژن ایزی ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے
صحیح کہ رہے ہیں میں آج ہی بناؤں گی
کل جلدی صبح اٹھنا اٹھ کر ایک بار آخری ریویژن کرنا ٹھیک ہے یاد سے کر لینا آخری ریویزن
اء اللہ بھیمپٹنٹن بھی دینا
ضرور ضرور ابھی بھیج دیتا ہوں میں آپ کو
شکریہ تہاری ہیل سے کانفیڈینس آ جاتا ہے
ارے نو پروبلم ہم دونوں مل کر اچھا اسکور کریں گے اور اچھا رزلٹ لائیں گے
جی جی ریسٹو پلک اور بتائیے
اور ٹھیک ہے کون سی سبزی
آپ کے گھر میں سب ٹھیک جی جی
اور سبھی
آواز آپ کیا ہیں جی دوبارہ بولیں
فون سے سد کھری ڈیزائن ہو رہا ہے س
میں تو میتھ کا کر رہا ہوں گڑت کا ریویزن کر رہا ہوں آپ کون سے سبجیکٹ پہ کر
میں تو متھ انگلش کری تھی مجھے ڈسٹپ لگتی ہے اب مچ آپ کے پاس نہیں لگتی ہے ا میں ہماریے اتنے بھی سارے رہتے ہیں
نہیں نہیں میں تو میرا ایک چہتا سب مطلب سبجیکٹ ہے میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں گڑ کو
سب تو اچھی بات ہے ہمیں بھی سکھا دینا کیسے
بالکل بالکل آپ ملیں گے لائبریری میں ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ فارمولیز ہیں فارمولاز ہیں وہ میں آپ کو دوں گا وہ فارمولاز کہاں کیسے فٹ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا وہ آپ یاد کر لینا فارمولاز وہ آپ کے ایگزام میں اور آپ کے میتھ کے ریویژن میں بہت کام آئیں گے وہ
ل میں کھی نہیں ہے ہاں
آپ کی آواز تھوڑا تیز بولیں تھوڑا تیز بولیں آپ کی آواز دب رہی ہے
ٹ مجھے آتی نہیں ہے تھوڑا سا فبٹ لگتا ہے
بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے
جی شکریہ بنے ہوڑنے کے لیے
نہیں یار دوستی میں شکریہ کیوں یار ایک دوست ایک دوست کے کام ہی آتا ہے
لیکن شکرییاں بھی ادا کرنی چاہیے جب رز جرب کر
اگر آپ میرے دوست ہو میں آپ کا دوست ہوں اگر میں آپ کے کام نہ آ پاؤں تو پھر ایسی دوستی کا کیا ہی فائدہ ہاں جی
اور بتائیے آپ کےیں گھومنے کا پلان ہے
ہاں پلان تو ہے میں جاؤں گا یار ہل اسٹیشن پہ جانے کی سوچ رہا ہوں ایک بار پھر سے
اچھا ہے میرا بھی من کرتا رہ لیکن میں چاہ نہیں بچ
مجھے وہاں کا ویدر بہت اچھا لگتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا کو کول اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند آتا ہے
اس سمے گرمی بھی کتنی ہو رہی ہے وہاں پہ جانا صحیح ہے
بالکل اور جانا بھی چاہیے ہر انسان کو جانا چاہیے بٹ کچھ ہ تٹنگی کے کارن لوگ نہیں جا پاتے ہیں اب جو اس لائق ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں بچارے جو اس لائق نہیں ہے تو وہ تو ان کی مجبوری ہاں مجبوری ہوتی یہ بیےچارے اپنے گھر پہ رہتے ہیں کیا کریں گے بچارے
کھ تو صحی تھا
جی اور بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
ہاں یہاں پہ سب ٹھیک ہے میرے گھر پہ
چلیے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ بھی کال کرتے رہیے گا مجھے
مہترم
جی جی جی ٹھیک ہے کروں گی کال
جی اور دعاؤ میں یاد رکھیے گا ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو بہنوں کو اور جتنے ہمارے ہیں سب کو یاد رکھیے گا
جی جی جی جی شکریہ وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اللہ حافظ
خدا حافظ